السلام علیکم وعلیکم الحمد للہلہ آب ٹھیک شکر اللہ آپ سب ٹھیک ہو ہاں وہ بھی ٹھیک آپ سننے
سب ٹھیک سب ٹھیک
اچھا ٹھیک کھایا کھانا
ہاں کب کا کھایا
کیا پکایا تھا
ہم نے پکائے تھے ٹماٹر تھے اور وہ
چکن تھا الگ سے ہاں
اچھا ٹھیک ٹماٹو چکن بھی اچھے سے پکات اچھا ہوتا ہے اکٹھے بھی اگر پکا ہم نے نا پکایا تھا ہم نے بھی پکا تھ ٹماٹر بیینگن ا ہ تھا ہمارا دوسرا سالن
اچھا
گوشت کو نا دودھ دودھ لگایا تھا
اچھا مطلب بہت اچھا مائی فیوریٹ
ہ میرا بھی
نہیں اچھا وہ آنٹی بارو نے کیا کیا تھا
اچھا ہاں ہاں وہ گئے ہیں تو ففٹی ففٹی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں مینز اتنی اچھی بھی نہیں ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے اب میں نے فوٹو دیکھا تو مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آئی خدایا بچائے مجھے
کوں کی فوٹوز
ہاں میں میں دکھا میں آؤں گی کل آپ کے یہاں تو دکھاؤں گی ایسے میں نہیں سینڈ کر سکتی وہ پکس وغیرہ
اوکے اوکے
اور سناؤ آپت کہیں گھومنے گئے تھے کس
کہاں جاؤں گی پرسوں گئے تھے ہم تھرزدے کے دن سونامگ
اچھا اچھا ٹھیک ٹھرسدے نہی وینصدے
وس ہاں وینسدے کو گئی تھے سونمارگ فیملی کو لے کے کتنا مزہ
مذ
کیا مزہ آیا ہ تھوڑا سا بادل تھے پل بی چ میں دوپہر کے آس پاس تو پھر ٹھیک تھا بہت انجوائے کیا کیا ہم نے
ویری گڈ
ہاں م بھی پلان ہے آپ جانے کا ہم سوچ رہے تھے کہ گورئی جائیں گے
گڑی سوما دو وہ تو مطلب دو تین چار دن کا پلان ہے
نہیں دو دن کا بھی ہے ایک دن جائیں گی لیٹ پہنچیں گے
ارے ایک دن آنے کا دوسرے دن جانے کا پھر دو دن تو ادھر بنتا ہی ہے
ہاں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں
دو دن تو بنتا ہی ہے پھر ہاں میں میرا تھروٹ خراب ہے انفیکشن ہوا ہے کچھ الرجی ہوتی ہے کچھ صفائی کر رہے تھ تو ڈسٹ وغیرہ ہے نا اس اس وجہ سے میرا روڈ خراب ہے ہاںاں ہاں بچے سو ہو گئے
میاں کہاں ہے آپ کے
میاں ابھی کا آفس کا کچھ کام کر رہے ہیں بسب لگے ہیں لیپٹاپ پہ
اچھا اچھا ٹھیک
آپ سنؤ
بس میرے بچے ابھی میرے بچے تو اس ہو گئے اب بھی ایز یوزول کام کے ساتھ بزی ہو
اچھا ان کا بھی نا یہ پرائیویٹ والا جاب بہت ہیٹک ہوتا ہے
بالکل اپ کیا کر رہی ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایسے ہی لکھا ہے اور شکر اللہ کا اس میں بھی جن کا نہیں ہے تو
ہاں اور کیا
اللہ کا شکر حر حال میں کرنا چاہیے ٹھنڈ ہے جیسے آج
ہاں آج ٹھیک ہے یہ فوکس کچھ ہے نا کچھ سنا
یہی کہ یہ سیلاب آنے والا ہے کہتے ہیں لیکن جموں ڈویژن کو
جموں میں کچھ زیادہ ہی ہے ٹینشن ہے یہاں پہ بھی ہے نا یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ
یہاں آپ رہتے ہو نا وہاں سے ہب قدل سائڈ سے وہاں پہ دریا کو کتنا پانی ہے کام ہے
نہیں اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے نارمل ہے یہ پ یہاں سری نگر کا یہ ڈرینیج سسٹم خراب ہے اسی میں کچھ بلا بلاکیج ہوتا ہے کچھ تو تب جا کے سڑکوں پہ پانی آ جاتتا ادروائز یہ کوئی ایشو نہیں ہے
میری ممی میں نے اس سے پہلے می کی بہن کو فون کیا تھا تو اس نے کہا کہ جو دو سو نہیں دو ہزار چودہ میں ان کو سیلاب آیا تھا
کن کو کن کو
راف ہی ہے نا میری مامی کی بہن ہاں اسی اس نے کہا کہ ان کو آیا تھا اس ٹائم یہاں پہ اب جب بشئی ہے نا صبح یہاں سے بہت بول ن ہمیں مینز کیا کہتے ہیں اسے نہیں نہیں ویسا نہیں تھا م اس آنگن میں تھا
پانی آ گیا اب میں نے ڈو کا فش بک لیان اب فریزر ہے ہماری کچن میں اب ای ب ات پہلے ہی اپنے چین سے اوپر رکھ و تاکہ نقصان نہ ہو جائے
ہاں اٹ کیا
اور سنائیے آپ
میں کیا بتاؤں آپ ہی بتاؤ اچھا وہ سستر کا کیا ہے اچھا آپ بھئی ان کا تھرٹی فسٹ کو ہے ہی
ہاں ہاں ان کو ب تھرٹی فسٹ اللہ تعالی رحم کر گ می نے ثقب سے ا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بات کی کیونکہ اس کا موڈ کچھ پھر بھی م نے چپ چاپ
تینپ
ثاقب
اچھا وہ ثاقب کے لیے لڑکی دیکھنے گ
ارے نہیں میں کہہ رہی ہوں تامکین کے بارے میں ثاقب کے ریلیٹڈ میں نے کوئی بات نہیں تھی
ارے پوچھنا تھا
نہیں اس کا موڈ بھی نہیں ادروائز وہ آتا تھا ایسے گلائی پکڑتا تھا بچوں کے ساتھ کھیلتا تتا ادھر ادھر ماںتتا وہ مینس شانت ہو گیا ہے ایک دم شانت ا مینس ایسے اگر اس کو مینس مجھے لگتا ہے اگر اس کو کہیں گے کچھ ہ اس کو غصہ آتا ہے شاید اس سے اس نےے میں نے سوچا کہ بہتر ہے اپنے منہ کو تالا ہی لگاؤ کی بات اس نے میرے ساتھ اچھے سے وہ میں نے بولا اب کب آؤ گے ہمگرے یہاں انہوں آپ کہکھو نا میرے لیے پین آب کاختی ن ہی میں نے بولا میں نے رکھے ہیں آپ آ جاؤ تیس پین رکھنا ان بس ٹھیک ہے بولو کب آپ ہاں بس بولو کپ آؤو گ
چلو اچھی بات ہے اچھا یہ اسکول کب سے جانا ہے ہوں ابھی تھر پانچتے سی جن
لیکن کہتے ہیں کہ جو اس کا نا ڈاؤ ہاں کہتے ہیں منڈی سے مت جانا ہوگا
اوکے چلو وہ بھی ٹھیک ہی ہے ابھی تو ویسے بھی موسم ٹھیک نہیں ہے
اب اس مہینے ہونی چاہیے چھٹی پھر فسٹ اگست سے جانا چاہیے اس کو
آ نہیں مارننگ ٹائم ہونا چاہیے کیوں چ ک چھٹی چ ارے نہیں وہی نہا بچوں جی میں بات کرتیوں اور مارننگ ٹائم ہوگا تو ٹھیک ہے سس سلیبس اور اس پ بک یہ ایشو نہیں ہے وہ کوئی ایشو نہیں منی ٹائم از کٹ
چلو آپ دیکھتے ہیں کیا کہے کہ ہماری سکینیت توی لیکن مجھے وہ سکین یہ تو اچھی لگتی ہے
ہ پتا نہیں خوش ہی نہیں سی ہے بولی بالی
گاج جس ہیو گاج جس ہمو
کہاں ہے گاچس سمپل ہے اس کے لیے میں ایک گانا گانا چاہتی ہوں وہ ہیلو اب میں بھٹ گئی نہ کھجری کا دار نہ موتیوں کا سنگار پھر بھی کتنی ہے نا بچاری حق کوئی اس کی جگہ پہ ہوتا وہ تو نخ پہ نخے کا وہ بچے ک سے پہ ڈپٹ لیے ہوئے سمپل ہے نا مجھے نہیں پتا ہے سبھی کہتے ہیں آپ کو کیوں وہ لگتی ہے اچھی لیکن مجھے پتا نہیں ہے مجھے کیوں وہ اچھی لگتی ہے
ہوں ہاں ہاں ہاں
ہاں اب وہ بھی گئی تھی آج وہ وہاں جانتر منتر عمر عبداللہ بھی گیا تھا کیا کیا اب انہوں نے وہاں پہ
پتہ نہیں کیا کیا پروٹ پروٹیسٹ کیا ہوا تھا پتہ نہیں
اچھا ٹھیک اچھا اچھا ٹھیک آپ کتنے بجے تک سوتے ہو گیا پچے کیا کہ ہو
کیا صبح صبح
نہیں اس کا بک کہ رہے اس ٹائم میں آگا بٹ آپ کہ رہے ہوا چل پوچھھی نہیںد یہ سوچ اللہ حافظ
آج آج ہی لیٹ ہو گیا